السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہے بھائی جان خیرت ہیں تو بھائی جان سب بڑھیا بھائی جان
جی جی بڑھیا بڑھیا آپ بڑھیا ہو
ہاں جی بھائی جان شکر ہے اللہ تعالی کا سب خیرت ہیں بھائی جان بیے آپ کے امی ابو کیسے ہیں بھائی جان
جی بہت بڑھیا ہے بہت ٹھیک ہے خیر ہے تو اللہ تعالی کی آپ کے ماں باپ ٹھیک ہے
سب بڑھیا بھائی جان سب بڑھیا دعا ہے شکر والے کی رحمد سن کے سب
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات کہ آپ نے بہت صحیح بات کہ آپ نے
اور بھائی جان بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے ہاں جی بھائی جان س ہم نے کھا لیا بھائی جان کیا چل رہا ہے آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے بھائیان
آج کل کیا چل رہا ہے آج کل تو اے آئی کا دور ہے نا
جی بھائی جان دیکھو بھائی جان فون بھی کیا چیز بناتی ہے پ ہمیں گھر بیٹھے ہی سب کچھ پت لگ جاتا ہےے بھائی جان ہے نا ا
جی دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ موبائل فون ہے نا بالکل بھائی جان
جی بھائی جان جی
موبائل فون کا دور ہے نا تو اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں بندہ ہوگا تو ہم اس کو یہاں سے بھی کال کر سکتے ہیں نا
بھائی یار بالکل آگ دیکھو آپ سپوز کرو آپ اپنے یہاں سے جاب کے لیے یا کسی کے لیے
جی جی جی بالکل
جو کے لیے باہر ودی میں چلے جاتے ہیں بھائی جان جیسے کہ ہے نا وز سے کہا میں کہیں چلے جاتا اگر وہ دور جا کے رہنے لگے آپ کو آپ ان کو مس کر رہ ہیں تو بھائ جان آپ ان کو فون کر سکتے ہیں کو ویڈیو کالنگ پہ اپنے امی ابو سے بات کروا سکتے ہو یا خود بات کر سکتے ہو نا بھائی جان
جی جی جی بالکل اپنے بھائی باپ سے کسی سے بھی جی جی بالکل جی اپنے کسی بھی ریلیٹو کے ساتھ ہم بات کر سکتے
بات کر سکتے ہیں بھائی جانا بالکل دیکھو بھائی جان فون کا کتنا فون کے مادھیم سے بھائی جان اپنے بچوں کو بھی پڑھای کرا اپنےفون کے مدھیام سے دیکھو بھی جان کوئی بچہ کوچنگ لے رہا کسی چیز کی ہے نا گورنمنٹ جاب کی ریگارڈنگ تو بھائی جان ہم یوٹوب چینل کتنے بن چکے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں بھائی جان آج کل اسکولوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی بھائی جان فون پہ ہی آتا ہے بھائی جان
جی بالکل بالکل
صحیح فرما رہے بھائی جان
جی بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی آپنے آپ کی بات سے میں بہت متاثر ہوا ہے نا
اور سن بائیے بھائی جان
آپ نے بہت اچھی بات کہی بہت اچھی بات کہی آپ نے
تھنک یو بھائی جان بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ت
جو موبائل فون ہے نا
جی بھائی جان
اس کے بہت سارے فائدہ بھی ہیں اور نق نقصانات بھی ہیں
جی بھائی جان بالکل بھائی جان صحیح فرما رہے ہیں بالکل بھائی جان
جی جی جی جی دیکھیے نقصانات کیا ہے کہ اس سے ہماری آنکھوں پر بہت اثر پڑتا ہے دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا
جی بھائی جان
وہ آج کل کھانا ہی نہیں کاتے موبائل فون کے بغیر جب تک ان کو موبائل نہیں دیں گے تب تک وہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے ہے نا وہ تب تک کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں جب تک وہ موبائل فون نہ دیکھے ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو موبائل فون کم دے اس سے ان کی آنکھوں پر بہت اثر پڑتا ہے
بھائی جان وہ چیزیں ہم نے اسٹارٹ کی ہے بچوں کو ہم خود چلاتے ہیں ہماری وائف ہوگی یا ہم خود ہو گئے بچوں کے سامنے فون چلاتے رہتے تو بھائی جان یہ بچے نوٹس کرتے ہیں جلدی ان چیزوں کا تو پھر بھائی جان وہ بھی بند کیا دیکتے ہیں تو ہم بھی دیکھنا چاہیے پھر ہولی ہم اس کو کارٹونس وغیرہ د دیتے ہیں ویسے وہ آگے سے آگے ریلاس دیکھ کے وہ اس چیز کی ہیبٹ بن جاتی ہے بھائی جان
جی بالکل بالکل بالکل بہت اچھی جی بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ نے
یہ دیکھو فون دیکھو ہیلتھ پہ چھو ٹئے بچوں کی ہیلتھ پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے بھائی
جی جی جی یہ موبائل فون بچوں کے لیے بہت جی جی دیکھو اس کی ریڈیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے ہمارے یہاں خوب اثر پڑتا ہے لیکن یہ بچوں کے لیے ایک چیز سے فائدہ مند بھی ہے دیکھو اگر وہ اس سے پڑھیں گے کچھ نالج حاصل کریں گے تو ہے نا
وہ اچھی ہے وہ اچھا ہے پر بھائی جان ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے
جی جی جی جی جی جی ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے یہ آپ نے اچھی بات کی لمٹ ہر چیز کا ہوتا ہے ہمیں خود آنا چاہیے کہ اس کو کیسے استعمال کرے کہاں سے استعمال کرے کیوں استعمال کرے ہمیں کیسے استعمال کری یہ کر
صحیح میں صحیح فرما رہے ہو بھائی جان اگر ہم بچوں کو گائڈ کریں گے اچھے سے ہمارے پرینٹس گائڈ کریں گے تبھی انح چیز کو صح یوز کر سکتے ہیں پر بھائی یہ ہے کہ دیکو فیملی میں ہر ف فملی میں پانچ پانچ فون ہیں جتنے ممبر اتنے فون ہیں اتنے فون ویسے نہیں چاہیے ہوتے صاحب کو ٹچ فون چاہیے سمپل فون سے بھی وہ کام ہوتا
جی جی جی ہم جی جی ہم کی پیڈ فون بھی اچھے سے استعمال کر سکتے ہے نا کی پیڈ فون بھی ہمارے لیے ٹھیک ہوگا اس سے نہ تو ہم نہ تو ہم اس پہ کچھ دیکھ سکتے لیکن ایک بار ہم اسے نیوز بھی دیکھ سکتے نا ریڈیو میں دیکے نیوز بھی دھ سکتے ہیں نا
جی بھائیان
ہیلو بائیجا ہے نا
ی جی
ہم اسے نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں
بھائی جان دیکو نیوز تو دیکو کیا بات ہے بھائی جان کیا بات کر دی ہے آپ نے فون پہ بیٹھے گھر بیٹھے آپ وہاں سے پورے ورلڈ کی انفارمیشن مل جاتی ہے بھائی ہم دیکھو گھر بیٹھے ہی آپ کو ہے نا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ایکسیڈنٹ ہو رہا کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے ہ نا بہت سی چیزوں کا ہمیں گھر بیٹھے ٹرین پ مل جاتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں گھر بیٹھے پتا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہے کس کنٹری نے کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا یہ ہمیں گھر بیٹھے پتا چ لگتا ہے نا
جاتا دگو بھ
جی جی دیکھیے کیا ہے کہ جو آج کل ہے نا یہ ندی نال ہے ہے نا بھائی جان اس میں کیا ہوتا ہے کیا آج کل کے بچے کیا ہم خود ہی اس میں گندگی پھیلات ہے نا ہم اس کی ذمہ دار خود ہی ہے ہم اس میں کرنے کی خود ہی پھیلاتے ہیں اور پھر جو پانی ہوتا ہے نا ہلو بھ جان
جی بھائی جان
جو پانی ہوتا ہے نا وہ پھر ہم خود ہی پی لیتے ہے اور جانور وغیرہ بھی پی لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحت پر ہی برا اثر پڑتا ہے ہم ہم اپنی صحت کھو دیتے ہیں ہے نا
بھائی دیکھو رات کو ہم لیٹ نائٹ تک فون یوز کرتے ہیں ہے نا میں نے اس سے کہ تھا کہ نیندی ہم نیندے ی میں ویسٹ ہوگی ت ہماری ہیلت خراب ہوگی ہیت خراب ہوگی تو
جی جی جی جی جی جی دیکھیے ایک انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں ایک پراپر سلیپ چاہیے ایک انسان کے لیے ہے نا
جی جی
ایک پراپر سلیپ چاہیے سات سے آٹھ گھنٹوں تک ہمیں ایک اچھی نیند چاہیے وہ ہمارے صحت کے کے لیے بہت بہتر اور انسان جب وہ سلیپ ہم لیتے ہیں نا وہ سلیپ تو ان سائڈ کیا لگتا ہے کہ انسان فریش فیل کرتا ہے پورے دن انرجیٹک فیل کرتا ہے پورے دن ہے نا کچھ انرجی سی لگتی ہے دن میں کہ انرجی ہے ہم میں ہے نا جب ہم اچھی نیند لے پاتے ہیں
جی
جی جی دیکھیے ہم اور بھی ایک گندی بات گندی بات کیا ہم یہ کر رہے آج کل دیکھو کیا کر رہے ہے کہ ہم جو جو گرمی سے کوڑا کرک نکلتا ہے وہ ہم جلا دیتے ہیں ہے نا
جی بھائی جان جی صحی بنوا دو بھائی جان
اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر آسمان میں ہمارے ہوا میں چلا جاتا ہے نا پھر وہ ہم ہوا جو ہے وہ ہم پی لیتے وہ ہمارے لنگز میں جاتا ہے نا
لنچ نہیں آتا وہ بہت سی دقت کریٹ کرتا ہیں
جی جی وہ بہت فھیفڑے میں بہت ہی دقت پیدا کر دیتےے ہے نا دیکھو اس فھیفڑو کے بعد پھر پ میر کو ایک بات یاد آئی وہ ہے کہ نشہ مکتبار ابھیان جو ابھی جو ہمارے انڈیا نے لانچ کیے ہے ایک ابھیان ہے نا
انتی بھائی جان
ہے نا بھائی جان آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج کل اسکول میں بولتے ہیں کہ نشا مکت بھارت ابھیان ہے نا
ہاں
ہمیں نشے سے بالکل دور رہنا چاہیے بالکل دور یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہے
الکوہلک تو بھائی جان دیکھو الکول کی چیز ہے یا کو دوسرا نشہ کوئی بھی نشہ ہے وہ تو س بھائی جان دیکھو ہمارے ہات کو کرے گا ہی کرے گا
بالکل بالکل بالکل اس سے ہماری صحت پر بہت اثر پڑا دیکھیے ہوتا کس سے دیکھیے ہوتا کس سے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نا ہم ایک بچے کو موبائل فون دیتے ہے نا یہ میرے حساب سے یہ موبائل فون اسٹارٹ ہوتےیکھو کیسے ہم ایک بچے کو جب موبائل فون دیتے ہیں وہ اس پہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کیا رہے ہے میں بی میں بھی یہ ٹرائی کرنا چاہتا ہوں یہ ک کیا رہے گ اس سے میرے کو مزہ آئے گا ہے نا حب اور دوسری طرح سے بھی اسٹارٹ ہو جب ہم ایک بچے کو موبائل فون دیتے وہ پھر ایک اپنا کمرے میں جاتے اکیلے بیٹھتا ہے اس کمرے میں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ہے نا کہ میں
بجن تم ایک ہوگی ہاں بجن ایک چیز نوٹتی ہوگی آج کل فونس وغیر میں گمسغیرہ جیے پبجیغہ یا ہو بھی گم آ رہی ہیں ان کو کھیل کے بھی بچے چ بہت جیادہ کتنا اورلیٹ ہو جاتے ہیں بچے ہے نا یا کتنی بڑی بڑی
بھی بہت اثر ہو لیٹ نائٹس تک کھیلتے ہیں وہ گیمیں تین تین بجے تک دو دو بجے تک ہے نا
پڑھائی کرنا بھول جاتے ہیں اسی چیز میں گوم ڈوب جاتے ہیں ب جان دیکھ
جی جی بالکل بالکل بالکل دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے جی بولے بولے آپ
میں یہ بول رہ ہوں کہھائیب اس لیے بول رہے ہیں کہ ہر چیز کا فائد بھی نقصان بھی ہے اگر اس کو لٹ سے یز کرو گے تو بھائی جان دیکو اس کے فائدے ملیں گے آپ کو نا اورکار کٹی کو بھی اگر آپ اس کو زیادہ
دیکو بھائی جاناں ہر ایک چیز کا اپنا اپنا لمٹ ہوتا ہے نا جب ہم اس لمٹ تک ہم اسے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر عور ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگ دیکھیے آج کل بچے کیا کر د گ کہ جب وہ کسی بھی دکان سے کیا لیتے ہیں کوئی چپس وغیرہ لیتے ہیں یا آئس کریم لیتے ہیں تو تو وہ ہوتی کس میں پالیتھین میں ہے نا ہے ن بھائی جان
جی بھائی جان چلو بھائی جان آپ اچھے اسٹوری پ اپنے اچھی مطلب اپنے وچار پی کیاے اچھا لا آپ بات کریں
رکو بائی جا میں پہلے یہ بات ختم کرنا چاہ چتا ہوں پھر آپ پھر ہم بات ختم کر کےئے ہے نا
جی ب جان
اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر وہ پالیتین پھینک لیتے ہے نا ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی گڈھا کھودے اس میں میں وہ ڈالے وہ بھی بہتر ہوا لیکن آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ پھینک دیتے ہیں ایسے ہی ان کو بولنے والا کون ہے ہ
وہاں پرچشا وہ ہم ہی ہیں بھائی ہم اتنی تھی وہ خراب کرنے والے
جی جی دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور وغیرہ کھا گائے کھا لیتی ہے نا گائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر مر جاتی اس پالیتین کی وجہ سے ہے نا
جی بائی
وہ گائے کھا لیتی ہے تو اس سے ہمارے صحت پر بھی دیکھو آج کل کیا کیا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ نے کیا دیا ہے کہ ہر ایک جگہ ڈسٹ بین دی ہے نا ہر ایک گلی میں ہر ایک کوچے میں کوچے میں دی ہے ڈسٹ بین ہے نا
جی جی جی بھائیائی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہی ڈسٹ بین یوز کرے وہ ڈسٹ بین وہ خود لیں گے کسی جگہ پہ ڈالیں گے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہمیں بھائی جان سے چلو اللام علیکم بھائی جان رکھو دھیان بھائی بگابا اوکے بھائی ج
السلام علیکم
اللول
وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو کیا بات ہے کیا کر رہے ہو ہیلو بھائیجان ہلو ہیلو بجان ہیلو ہیلو بجان